کیسے ہ
ثاقب آپ ٹھیک ہو
ہاں آپ کو پتا ہے
ہاں ہاں
مجھے ایگزامینشن فارم جب میں نے سبمٹ ک کی نا
آاں
وہ دکھا رہا ہے میں آپ کو بتاؤں گا نا وہ بول رہا ہے بیچ ایٹھ سمسٹر فش ٹ تھازنڈ بیک لپ سیکٹ د ڈزائر سبجیکٹ فرام ایج گروپ
ہاں اس پہ کنفرم کرو کنفرم ہ وہاں پہ آیا وہ سلوار ایر براب ہے
اس کو آیا میرا اب ریکوائرڈ انپٹ ایزام پیپر پیپرس بد ایم پی ٹی پیرامیٹر نیم ایگزام پیپرس ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں بتاؤں گا نا آپ کو
وہ مجھے بھی آیا تھا نا جب میں نے فارم سبمٹ کیا کیا میں نے کیا نا کنفرم
ہاں
کل
لیکن مجھے دکھا رہا ہے نیچے آپ کن فارم کے پاس ریکوائڈ انپٹ ایگزام پیپرز وا واز ایم پی ٹی پیرامیٹر نیم اگزام پیپ پرسوں
پیپر دکھ نہیں دکھا رہا
پیپرس نہیں دکھا رہا ہے
ہاں وہ سوکا سر کھے لگائے گا پی پر اس میں
یہ سب کو ہو گ یا بس مجھے اب دیکھیں گے نا کیا ہو جائے گا
یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے شاہک سر ٹیک کرتے ہے یہ سب کو ہوگا مجھے مجھے بھی تھا نا یہی مجھے ھا رہا تھا سبجیکٹس سلیکٹ کرو وہ خود آ رہے تھے سبجیکٹس میں نے چک کہ یہی سبجیکٹس ہیں اور پھر کنفرم کیا اور سبمٹ ہو گیا
مجھے دکھا رہا ہے رکوائڈ ان ایگزام پیپرس واس ایم پی ٹی پیرامیٹر نیم ایگزام پیپرس
وہی وہ سبجیکٹ چڑھانے ہوں گے یا سب کو ہوگا
ہاں یہ سب کہ ہوگا اور سنا ہاں میں ٹھیک ہوں
ہاں اور
اور آپ کہاں پہ ہو
اچھا اس نے کچھ کیا
کس نے
اس نے نا اور سبریین نے کچھ کیا فیڈ نہ اس کو بولا کچھ
ہاں
کیا بولا
بولا سب ٹھیک چل رہا ہے
کس نے بولا
اسی نے جو بول رہا ہے اب
ہاں وہ نہیں بولے گا یار جھوٹ مت بولو
پھر کیا بولے گا
وہ اس کو میں بولوں گا ٹھیک ٹھاک ہو وہ بولے گا ہاں میں ٹھیک ہوں وہ کیا بولے گا اس کو اگے
ہاں اچھا مجھے ایک بات بتاؤ
ہاں بولو
اب کو کب جانا ہے وہاں پہ بڑگام
بڑگام
ہاں
مجھے جانا ہے اب تین دن کے بعد
کیوں اتنا لیٹ
گھر میں کام ہے نا تھوڑا زمین داری ومینداری ہے کرنی ہیں پھر جائیں گے بڑگامؤ تو وہاں پہ کام کریں گے
اچھا آپ کو پہلا پیپرٹ ٹوینٹی سیون ہے
ہاں ہاں
پھر جو اپنا سمیٹر ہے اس کا کب ہے
اس کا یہ بت تین دن کے بعد
تین دن کے بعد
کون سا پیپر
سوشالوجی
ارے م توس
ہاں وہ بہت سچ ہے اس میں پڑھنے سکیمز وہ اتل پتھل سکیمز ہیں سکیمز بہت ہیں امپلیمنٹ کوئی نہیں ہے
دیکھو مجھے کیا لگا اس و شازی میں اپنے د سی مشک ن باق سب ٹھیک ہے نان تھوڑا تو م وہ لمبا ہے
ہاں اللہبو سوچھ بھارت ابھیان اس میں لمبا چوڑا ہے وہ وہی سکمز ہیں اور ہے ج ماس کمیونیکیشن
وہ بھی آسان ہے
پھر اس کے بعد ہے ہند اللہ وہ ٹف لگ رہا ہے مجھے
نہیں ہند اللہ ہے آسان لیکن اس کا تھوڑا لینگویج ہےتا
لگے اس کو آتا ہے نا کوشچن اتلا پتلا
ہاں اتلا پتلا آتا ہے لیکن اس کا پیپر زیادہ مشکل نہیں ہوتا ہے اس کو وہ مت ہوتا ہے ہمارے لیے ضروری
ہاں
اس کا پیپر آسانی ہوتا ہے وہ مت ہوتا ہے ہمارے لیے ضروری
نہیں وہ ضروری نہیں ہوتا ہے نا میں آتے ہیں کوشچن میں نے کوشچنس دیکھے وہ آئے تھے بہت ٹف ڈیپ
ہاں یہ تو بات ہے
آپ دیکھیں گے ہمیں کیا آئیں گے ٹف آئیں گے یا اس سے زیادہ ٹف
دیکھو اب کیا کرنا اب لیگل ہسٹری کو کیا کرنا ہے آپ آپس پری وسس پیپ پر پڑھو وہ ک کبر کرو
وہی کریں گے
اس کو ب اس کے باہر مت نکلو
ہاں دو تین یونٹ پڑیں گے
دیکھو جوٹزڈ ٹٹی فور کے وہ بھی پڑوٹٹ فو بھی ٹٹ تھ کا بھی پڑھو لاسٹ ایئر تین سال کے پیپرس پڑو دیکھو پھر ابائی کوشر ہوں گے
ہاں وہی کریں گے نا وہی پڑھیں گے پاس کریں گے کچھ نہ کچھ کریں گے ہاں پاس کریں گی
ہاں اور
بس ٹھیک آپ ٹھیک گھر میں سب ٹھیک ہیں
ہاں میں بڑھیا ہوں سب ٹھیک ہے
اچھا ٹھیک کیا حال چال ہے
حال چال سب کا ٹھیک ہے گرمی کتنی ہے وہاں پہ
ہاں یہاں پر ابھی پینتیس ڈگری گرم ہے
پینتیس ڈگری اور یہاں پہ تو تھوک نہیں یہ پہ دس بیس پچیس ہے
ہم ندی میں جاتے ہیں نا اب ندی میں ہم جاتے ہیں اپ نہانے کے لیے جاتے ندی میں ڈبکی لگاتے ہیں ہم بہت مزہ آتا ہے
وہ بہت ٹھنڈا ہوتا ہے مزہ آتا ہے
ہاں وہ تو بات ہے اچھا آپ کا فی ہوگی ایگزام فارمس کا
ہاں اس کا ٹینشن مث لو وہ بھریں گے جلدی
مجھے ہے نا ٹینشن میں ہوں نا خالی
وہ نہیں میں فھول ہوں نا کوئی ٹینشن نہیں
ہاں پھر بھی کب آپ کو کبھی لاسٹ میں نہیں ابھی پیمنٹ ہو سکتی ہے ایزام فارم کی یا نہیں
نہیں ابھی نہیں دکھا رہا ہے وہ پہلے ویریفائڈ
ابھی ویریفے ہوگا
پھر بار کریں گے پیمنٹ
ویریفے کہا پے ہوتاہے کالج میں یا یونیورسٹی میں
ویریفائڈ ہوتے ہیں کالج میں شاید
نہی یار ویریفائی ہوتا ہے یونیورسٹی میں ایکسیپٹ ہوتا ہے کالج میں
شاید وہی ہوتا ہے
ہاں وہی ہوتا ہے ویری پ یونیورسٹی والے کریں گی
ہاں کچھ نہ کچھ کریں گے یار
اور
بس آپ ٹھیک ہو
ہاں ال بڑھیا ہو
گھر میں سب ٹھیک ہیں
گر میں بھی سب ٹھیک ہیں
یہ ہ یہ ہارن کس کی ہے
پتا نہیں یہ ہارن کسی ٹریک اوا لے کی ہے
اب سڑک پہ ہی رہتے ہو
ہاں میں سڑک پہ ہی رہتا ہوں نا
ہاں
میرے اس گھر کے سامنے سڑک ہے بہت ہی بڑا روڈ ہے مین کوڑا
ہاں
وہی نا
اچھا ٹھیک
اور کیا چل رہا ہے
بس دعا آپ کی آپ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں
اچھا وہاں پہ جانا ہے آپ کو
کہاں پہ
آپ بول رہے تھے نا آپ اس کو وہاں پہ جائیں گے ڑاڑ ووپرر جائیں گے ڑاڑووپر کو آب آپ کو لانا تھا نا پنیر
ہاں
پنیر کتنا ملتا ہے ایک کے جی کتنے میں ملتا ہے
ایک کے جی پنیر ملتا ہے دو سو میں
دو سو میں ایک کے جی
ہاں
او
ارے اب سب سب چیز مہنگا ہوگا ہو گیا یہاں پہ
مہنگا ہو گئی مہنگائی ہے بہت کشمیر میں مہنگائی بہت ہے پنیر ملتا ہے دو سو میں کے جی یہاں پہ ملتا ہے ہاں دوو دو سو بیس میں
ہاں وہ تو بات ہے اور سنا
بس دعا آپ کی
اور کچھ خاص
فی الحال کیا بول رہا تھا آپ کو ہ ممی پاپا ٹھیک ہے یلال کیا بول رہا تھا آپ کو
ہاں
دکان پہ تھا آج
ہاں
عادل بھی تھا گھر پہ
اچھا مجھے ایک بات بتاؤ
ہاں ا وہاں پہ آپ کو کتنے لوگ آپ کے آس پاس ہے
کہاں پہ
جو آپ کا کشمیر ہے نا
ہاں
جو آپ کا گاؤں ہے نا
ہاں
وہ آپ کے گاؤں میں کتنے چو مکان ہیں دائیں بائیں
وہاں پر بہت مکان آتے ہیں لگ بھگ ڈھائی سو چولی
ڈھائی سو
ہاں
ہے آپ کے آس پاس
ہاں بہت خطرناک لوگ ہیں اور وہ
کیوں
کنجوس ہے کنجوس ان کو ہسد ہے ہسد
حسد ہے ان کو
ہاں نیبیرس کو حسد ہے ہمارا وہ وہ جلتے ہیں وہ جلتے ہیں وہ وہ ان کو نا ذہنی پریشانی ہے نا ان کو
اچھا ذہنی پریشانی
ہاں اوپر میں سائڈ میں رکھ نا ہمارا ہاں وہ وہ تو اس کو کو ذہنی پریشانی ہے وہ آپ کھاتا ہے نہیں وہ ڈولو کھا رہا ہے ڈولو
ڈولو کھا رہا ہے
ہاں وہ د مڈیسن کا نام ہے نا ایک
ہاں اس کو بولے پیرسٹامال بھی کاؤ
ہاں وہ کھا رہا ہے پیرسٹمال کو
اس کے باپو کو بولو آپ بس دو لو کھاؤ ج جو ہے نا اس کا بیٹ اس کو بولو آپ ڈولو بھی کھاؤ پیرسٹیمال بھی کاؤ
ہاں وہ بہت کھا رہا ہے وہ اب ٹھیک ہو جائے گا
ہاں وہ بول رہا تھا پچھلی بار اب مجھے شادی میں کوئی رشتہ نہیں دے گا
نہیں اس کو کوئی نہیں دے گا وہ یہ ہے نا تھوڑا میں
وہ پورا پاک کل ہےپ
پاگل ہے نا پا پاگل ہے وہ
ہ اچھا ٹھیک ہے بائے
آپ کو
مجھے تھوڑا کام ہے
اللہ حافظ